ان تو احت شام اور سناؤ ہلو اللاملیکم بھائی اور اور ٹھیک ہو بس دعا بس گ اور سناو تو لڑائی میں کیا کیا آپ نے بس بیٹھا ہوں تو لڑائی میں کیا کیا آپ نے ہلو ہیلو چٹ ہلو ہلو ہاں بولو پھر کیا کیا پھر کیا کیا آپ نے کال لڑائی میں کیا کیا پھر آپ نے میں نے بولا لڑائی میں کیا کیا میں نے بولا لڑائی میں کیا کیا تھوڑا سا تم چڑو نا ادھر تھوڑا سا گیٹ کے پاس بلییک گیٹ کے پاس خیر سھر کیا کیا
تو مجھ نے مارا یار بہت مارا کیا کر
ہوا کیسے ہوئی کیسے لڑائی تم مجھے بولو نا یہ ایک بار
ہم نے ایک لڑکیوں کو مارا
ہاں
قدر سے لافظیا اس نے بولا تم دو لٹکے اترے
ہاں ف ال وہاف اس کو دوش ووش تھا وہ
سئی
فی الحال پسکن اتار اترا
وہ یہ میں بول رہ ہوں اس کو میں وہی بولوں گا نا اس کو میں اسی پہ پکڑوں گا
ہاں سر
ہاں
پھر کیا ہووں
کچھ نہیں کیا ہوتا
یہ کیا بول رہا ہے کولا کولا کیوں دیکھ رہا تھا
کالا کچھ نہیں مجھے میں نے اس کو یہیں سے دیکھا نا
یہ کتنا کال آ ہے مگر
یہ بہت کالا ہے
اور بلیچ کرتا ہے داڑی کو
ہاں بلیچ کرتا اور سنا تم کہاں پہنچے آپ
بس میں چل رہا ہوں کل اچھا اس کو نا اس کو ریان کو ایگزام ہے
ہاں کل مجھے ویسے برتھ ڈے ہے
سچ میں ہیپی برت ڈے ایڈوانس
تھینکیو تھینک یو تھیک یو اور ٹیک ہو
پس دعا آج میں کروں گا نا بارہ بجے بھیش
ہاں نہیں ابھی آپ کو اسٹوری ایک چڑھانی ہے نا
کون سی اسٹوری
میں بولوں گا نا ابھی آپ کو کون سی اسٹوری چڑھانی ہے وہ وہ والی اسٹوری نہیں ہے وہ تو میں اٹھاؤںا وہ کون سی والی اسٹوری
ا میں گوڈ اس نے کیا اڑایا ہے بچے نے
او و مجھے کیا پتاہ ہے وہ آپ کو پتا ہوگا
تم دیکھو نا کلر اور اس میں کیا ہو رہا ہے ابھی اس کو کیا ہے ہاتھ میں؟
اس کو شاید وہ ہے بسٹ کون ہے رروبان
ہاں
اور دران
جی اور
برہان کی ویڈیو اٹھا رہا ہے پاگل ہے تھوڑا سا
ہو سوری سور ی اچھااھام اام بات کرو بات کرو کشمیری مت کرو اسے شام اور سنا بس دعا
اوکے تو و کہنی کیٹ ہے
واہ سو بیوٹیفل اس میں اس کے پیٹ میں بھی کیوٹ ہے ایک مشتاقہ مشتاقہ اور
بس
پھر نہیں کھیلا فٹبال
ہاں میں فٹ بال کھیلنا تھا آپ نہیں آیے آج
نہ وہاں سےر وہاں سے نہیں اترا تمہارے ساتھ تمہارے یہ سپورٹ سے
موسن اتر ہی نہیں وہ گاؤ کو کیا کرے اب
اور کیا بولتا ہےماسرر نہیں اترا رٹو رٹ اس نے پکڑا بھی نہیں اس کو
مجھے پتا ہی نہیں ہے پتا نہیں ہے مجھے وہیں میں بول رہا نا
پھر یہ نا ایک کبوتر بازار گیا ادھر
ہاں م میں نے دیکھا
اس کو گردن کو کچھ ہوا ہے شاید ہاں اور سس گیارہ تک نہیں کریں گے دس دس تیس پہ کریں گے
ا نہیں پھر وہتنا وہاں سے وہ اسکور چڑھتا ہی ہے پانچ سے اوپر چڑھانا ہوتا ہے وہ
اور پاگل وہ ادھر سے ہی وہ دیتے ہیں ضروری
پ گلو یار اور سناؤ
بس دعا
یہ ماسر آیا جار ر آیا ماں سے اترا ہی نہیں جب مجھے اللہاخظ کے ساتھ لڑائی ہوئی
ات بات اتر جانات جانا اور جتنے کالے کرے گا اچھا کرے اور سنا اورے مسری کیا کرنے آئے اس کو لڑے ہاں مجھے پتا ہے کھلنا کچھ بیس روپئے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ہو رہے ماشر ب ہو رہا ہے کچھ ایھام کو مار رہا ہے بہت ا یہ معا سے ب رہا ہے ا ہم کو بہت مارا ہے تم کیوں جوڑو ت تن ج ب ہاں پھر ف اوکے اوکے یہ ڈر گیا شاید ا نہیں ادھر گیا ادھر گیا ہ س کیاا م گڈ ا سچہ بات ہے پھر اچھا موم کو تم ڈاان بن گئے آپ
ہی آ کا کون
ب اور سنا
اور بس دعا
یہ کیا آیا تھا ایک
ا آز کم آز کم ائم بر تھوڑا آج پانچ ہی منٹ وت
وہی نا میں بھی تھوڑا سا
کنفیوز ہو گیا
کنفیوز ہو گیا
ہاں تو کنفیوز ہوتے ہو
ہاں تھوڑا سا
ہاں ابنا میں کرتا ہوں شاعری نہ وہ پڑتی فیض ہے محبت ایک جیل ہے جس میں ہم دونوں عمر قید ہے رہے گی گواہ کبھی بولا اسے جھوٹنے سوال کرنے والا ہے جواب دینے کا کا منڈ ہے
متب تم کو ماں نے سکھایا
نہیں یہ میں نے خود سیکھا ہے بس اور کیا
اور سنا
سناالا
ماںشر کچھ لائے گا کھانے کے لیے ماں سے لائے گا آئس کریم یہ ب مجھے بہن کو دینی ہے اس کی یہ کیا بول رہا ہے مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے نے کھایا یہ کس کو دس روپئے کس کو دینے
پتا نہیں مجھے پتا نہیں کس کو دس روپے ہاں اس کو صب صبح صبح صبح صبح دیں گے اس کو موسر باپ موسر باپ موسر باپ ماسر باپ
مسا آ ہووٹلس م
رکھو رکھو وہ گیا رکھو
دک دروجے سے مما کی کسمندار مما کی کسندار زیادہ اس کے ساتھ زیادہ تھا اس کے ساتھ
نہیں وہ ادھر نہیں ہے وہ گیا گھر
وہ گھر کی طرف گیا
ہاں ب ش بہشد سم یہ
شادہ اکل اوپر ہے ادھر
ہاں اور
مض دع
یہ تھ کوئی اس نے کاس سے پانی لائی تو میں اس کے ساتھ لڑائی ہوئی
نہیں نہیں مجھے لڑائی نہیں ہوی ہے ادھر سے ہی پانی لتا ہے
ٹھیک ٹھ ٹھیک
گ نا پجابی ہےا یہ یہ اتنا رنگ دکھائے گا نا کلر اور سناو
تو بس
یہ گیا ایشکرم لگانے ہم بیٹھیں گے
ہاں ہاں ہاں اب میں جاؤں گا نا اگر ہم میں کھاؤں گا کھانا پھر ہم کریں گے شام کو
اب تو بکھھلانا کچھ یا شام کو کتنے بجے تک بیٹھیں گے
میں کروں گا نا ابھی تجھے ایک کال آ پھر کرے گا تو پھر کرے گا تو شام کو وہیں سے
اوکے اوکے ٹھیک ہے
شام کو کریں گے ہم لگ بھگ نہیں ساڑھے دس سے کال نہیں گیارہ بجے سے کال بارہ بجے سر بارہ پ ساڑے بارہ تک
اوکے اوکے
ہاں ساڑھے بارہ پھر مجھے پورتگال رونالڈو کاج ساڑھے بارہ میچ ہے پھر میں دیکھوں گا میچ
جی ہم ایک چیز کریں ہم کریں گے ساڑھے دس سے لگ بھگ ساڑھے بارہ تک لگ بھگ نا چھ سات کال چھ آٹھ کال لگ بھگ
نہیں دیکھو ہم کریں گے لگ بھگ لگ بھگ گیارہ بجے سے بارہ ساڑھے بارہ تک کالے کتنی ہوں گی جتنی ہوں گی ہمیں
وہی نا چھ کالیں ہو جائیں گی اور کتنی کالیں ہو جائیں گی
ہاں جتنے کالے آپ ہو جائیں گے دیکھیں گے
اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک
تمہیں کال رکھنا یہی دس دس بیس پہ کاٹنا دس تیس
وہی نہا وہی دس بیس دستی س
ہاں اگر تم گیارہ منٹ بھی کرو زیادہ پابلم
نہ نہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے تمہیں پتتا ہے اس کو کیا ہوا ہے کہ کیا نام ہے اس کا اس کا ن اس کا ناد رکو کیا نام ہے
اس کا نام ہے یہ اییاان
ایان کوو ہے بھائی جان وہ بارہ بجے تک بارہ منٹ کی کال کرتا تھا
ہاں
اس کو کال نا ٹائم لمٹ بھی ہے
ہ
اس کو ففٹی کچھ ایسے ایک سو کچھ ٹائم کر رہے ہیں تو بس پھر دوسرا اکاؤنٹ نکالنا ہے پھر
تو کس نے بولا
ایاس نے اس نے بولا ففٹی کالس کرنے ہیں تو بس ہم کو ہو گئی چار مجھے ہوگئی چار ریجیکٹ کارڈ
اور کیا تیری کال یہ نہیں آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی
تو تھوڑا سا چلنا ہو آگے
ہ ابھائی ابھائی
تجھے آئی سمجھ میں نے کیا بولا
ہاں مجھے آیا سمجھ تج تجی ن تج
وہ نا تجے ہے نا تجھے
جی میں آپ سوچ میں آپ سوچ میں اب سوچ رہا تھا یہ ا نہیں گاڑی کا چھوڑنا یار میں سوچ رہا ہوں مجھے تین ریجیکٹ ہوئی پھر
مجھے چار ہو گئے تجھے تین ہی ہو گئے مجھے چار ہو گئے ای
اور تجھے کتنے کال ہیں تو ابھی وہاں سے
مجھے کون سی کال
وہو نا توہ پون نے دس پندرہ کالج کیکی نا
میں نے لگ بھگ کہ سکسٹین کالس اصل میں اصل میں میں نے اصل میں اصل میں میں نے ٹوینٹی کالس کیے چار کٹ چار چار
اچھا وہ سکٹی سکٹی میں بول رہا ہوں سکسٹین کالج تووں نے کی نا میں نے تو بھی آٹھ ہی کالج کی آٹھ میں سے تین کارڈ کتنے ہو گئے
وہی ہے نا مسلہ
آٹھ تین چار پانچ چھ سات آٹھ مجھے پانچیں کال ہیں
ا کیا بولتا ہے پانچ چل صبح ہم نے کی چار کال
میں دکھاؤں گا نا تھے ابھی ہاں دس ا ٹویلو ہوئے بس کیا سناؤ یار